السلامۃہ اللہ
وعلیکم السلام السلام علیکمھائی جان ٹھیک کو ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا اور آپ سنیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا اور آپ سنا ہے کھانا کھا لیا آپ نے
ہاں بھائی جان کھانا کھا لیا آپ نے کھانا کھا لیا
جی بے شک ہاں کالیااں اور بتائیے آج کا موسم کیسا تھا
ہاں بھائی جان آج تو تھوڑی سی بارش بارش ہی پڑ رہی تھی موسم تھوڑا بہت ٹھنڈا ہی تھا تو آج گرمی سے تو اچھا ہی تھا موسم آج
ہاں ہمارے یہاں بھی تو تھا ایسا ہی صبح تو بہت بارش پڑ رہی تھی تو پھر بھی دن میں اچھی د خھاسی دھوپ تھی تو لیکن اچھا ماحول تھا آج ہاں
ہاں آج تو اچھا ماحول تھا کیونکہ میں شام کل رات کو بھی وہ فٹ بال کا فائنل تھا نا وہی دیکھ رہا تھا
تو اسی کے ساتھ ساتھ بائیچہ مجھے یاد آئے کہ یہ کھیل کود کتنا ضروری ہوتا ہے مطلب کہ ہمارے لیے مطلب کہ سپورٹس ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے تو سپورٹس صرف ایک گیم نہیں صحت مند اور خوشی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے تو آج کے دور میں لوگ زیادہ تر اپنا وقت موبائل فونز کمپیوٹرز ا ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں تو اس وجہ سے مطلب کہ جسمانی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں سپورٹس ہمیں ایک ٹیوب فٹ اور تندرست رکھتے ہیں تو سپورٹس سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے جب ہم کرکٹ فٹ بال ہاک والی بال ہاک کی بیڈمنٹن یا کسی بھی گیم میں مطلب کہ حصہ لیتے ہیں تو ہماری مسلز مضبوط ہوتی ہیں اور جسم بھی طاقت مطلب کہ طاقت برتا ہے تو سپورٹس سے مطلب کہ خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور دل بھی صحت مند رہتا ہے آپ یہ کچھ
جی بے شک ہاں آپ نے تو صحیح بات فرمائی دی تھی آج کل تو میرے حساب سے اس سپورٹس کی ایک بہت اہمیت ہوتی ہے ہمارے زمانے میں اور آج کل کے وقت میں دیکھیے آج کل جو بھی ہمارے یہاں اتنے سارے پلیئر ہیں جو کھیلنے والے ہیں چاہے وہ کرکٹ والی بال کھیل رہے ہیں فٹ بال کھیل رہے ہیں اور کوئی کھیل کھیلتے ہیں دیکھیے آپ نے یہبھی بولا کہ میں پچھلیے مطلب کل دیکھ رہا تھا یہ فٹ بال کا فائنل اسیفا چل رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ایک ایک پلیئر کو اتنا سارا پیسہ مل رہا ہے اتنا سارا نام مل رہا ہے اتنا سارا مطلب مشہور ہو رہا ہے وہ تو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ انسان کو دیکھیے وہاں پہ ایک ایک پلیئر کو سو سو دو سو کروڑوں میں لیا جا رہا ہے انہیں انہیں دیا جا رہا ہے تو اتنا سارا مطلب پیسہ ر بار ہر کوئی چیزیں مل رہی ہے تو آج کل تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے دیکھیے آج تو سب کچھ تو پڑھائی لکھائی میں نہیں چھپا ہے جس کے پاس مطلب جس طرح کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اسے اسی چیز میں لگانا چاہیے اس اسی چیز میں محنت کرنی چاہیے دیکھیے اگر کسی بھی اسپٹس میں ہے تو اگر ہم اسے اور کسی چیز میں ڈال دیں گے تو وہ تو نہیں ہوگا نا اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی مچھلی کو بولیں گے کہ پیڑ پہ چڑھ جاؤ اگر وہ نہیں چڑھ سکتی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے اس کی کچھ الگ قابلیتیں ہیں تو اس الگ چیز میں وہ اپنی مہارت حاصل کر رہی ہے
سپورٹس ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے جب ہم گیمس کھیلتے ہیں تو ہمارا کتر سے ٹینشن کم ہو جاتا ہے ہم کچھ اور پرجوش محسوس کرتے ہیں سپورٹس انسان کو پازیٹیو سوچنے سے پ اور اس کا کانفیڈینس بڑھاتا ہے تو سپورٹس ہمیں ڈسپلین سکھاتا ہے ہر گیمز کہ کچھ نہ کچھ قاعدے اور اصول ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے تو جب کھلاڑی مطلب کہ ان قعدوں کی پابندی کرتا ہے تو انپلین پیدا ہوتا ہے ہیلو
ہاں ہاں جی ابھی تک آواز اچھی سی نہیں آ رہی تھی میں کچھ سن ہی نہیں رہا تھا اسی لیے بتا رہا تھا
یہ ان ڈسپلین ان کی زندگی کا دوسرا مطلب کہ معلوم میں مر کے بڑھتا ہے تو سب اس ور کی اہمیت بھی سکھاتا ہے فٹ بال کرکٹ اور ہاکی جس میں
پتا نہیں کیوں
ہاں
جی آواز اچھے سے نہیں آ رہی بہت دھیمی آ رہی ہے کبھی اچھے سے آ رہی ہے تو کبھی پھنس کے آ رہی ہے
ہاں یہ نیٹ ورک مجھے معاف کر دیجیے گا یہ نیٹ ورک کی پرابلم ہو سکتی ہے تی اب آج چیز سے آ رہی ہے
جی بشک ابھی تو اچھے سے ہی آ رہی ہے
تو سپورٹس ٹیم ورک کی اہمیت بھی سکھاتا ہے میرے بھائی فٹ بال ہو کرکٹ ہو ہاکی ہو اور اسی کی طرح تھوڑی اور گیمز بھی ہے ٹیم کا تمام افراد مل کر کام کرتے ہیں اگر ٹیم کے ممبرس ایک دوسرے کے ساتھ نہ دیں تو کامیابی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سپورٹس ہمیں مل جل کر کام کرنا سکھاتا ہے آپ بتائیے کچھ
ہاں وہ تو ہے اس میں تو دیکھیے کو دماغ لگتا ہے پورا جسم لگتا ہے اور جتنا بھی ہمارے اندر جو طاقت لگتی ہے تو ہاں کھیل کود کے بہت سارے قسم ہیں دیکھیے ایک قسم تو ہو گیا ہے باہر کھیلنا ہے اور دوسرا قسم ہو گیا اندر کھیلنا باہر قسم کے کھیلوں میں آتا تا ہے کرکٹ آتا ہے فٹ بال آتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور سارے کھیلے آتے ہیں جیسے ہاکی آتا ہے اور جو ہم اندر کھیل سکتے ہیں ان میں بیڈمنٹن آتا ہے ٹیبل ٹینس آ جاتا ہے یا چیس آ جاتا ہے یا والی بال بھی آ جاتا ہے تو ان گیموں میں الگ الگ مطلب دماغ سےدھی گیموں میں دماغ زیادہ لگتا ہے آدھی گیموں میں ہر کسی دماغ میں دماغ تو لگتا ہی ہے لیکن کہیں پہ زیادہ لگانا پڑتا ہے کہیں پہ ہر ہر سیکنڈ میں اپنے دماغ پہ زور لگتا ہے تو کہیں پہ تھوڑے ٹائم کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد لگتا ہے
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی آپ نے بہت ہی اچھی بات تو سپورٹ سے لیڈر شپ کی صلاحیت بھی پیدا مطلب کہ ہوتی ہے ٹیم کے کیپٹن اپنی ٹیم کی رہنمائی کرتا ہے اور مشکل حالات میں فیصلے کرتا ہے تو اس طرح مطلب کہ کھلاڑیوں میں رہنمائی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے سپورٹس ہمیں محنت اور صبر کی تعلیم دیتے ہیں ہر کھلاڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ہی محنت کرتا ہے کبھی کبھی اسے شخصیت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو لیکن سب پ س سکھاتے ہیں کہ شخصیت سے مطلب کہ گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ دوبارہ محنت کرنی چاہیے سپورٹس بچوں اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہے یہ ان کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور انہیں بری عادتوں سے دور رکھتا ہے تو جو بچے سپورٹس میں مطلب کہ حصہ لیتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو اور مطلب کہ پنر مند ہوتے ہیں تو سپورٹس ملک کے مطلب کہ درمیان دوستی اور مطلب کہ دوستی بڑھاتا ہے اس سے مطلب کہ جب مختلف ملکوں کے کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ گیمز کھیلتے ہیں تو اس سے محبت عزت اور جذبہ مطلب کہ جذبات بھی بڑھتے ہیں تو اس سے امن اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے نا
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی دیکھی اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ ہماری جو مسل ہوتے ہیں وہ طاقتور بن جاتے ہیں یا کسی آدمی کے پاس زیادہ موٹاپا ہوتا ہے وہ اپنی صحت سے اچھا نہیں ہوتا تو موٹا بھی کم ہو جاتا ہے یا دل مضبوط ہوتا ہو جاتا ہے دیکھیے بہت سے مطلب کھیلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ مطلب چوٹ لگنے کی جو ہے سمباونا یا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس سے جب وہ ہر روز کھیلتا ہے تو اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے یا سانس لینے کی کی بیماری ہوتی ہے مطلب انسان کے جو ہے پھیپڑے وہ وہ بھی اچھے رہتے ہیں یا نیند اچھی آتی ہے دیکھیے اگر ہم دن بھر ایسی کاہلی سے آج کل تو ہر کوئی بیٹھا ہی رہتا ہے لیکن جب ہم کھیل کود میں ملاز سے شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا اچھے سے رہتا ہے ہم ہماری باڈی بھی اچھے سے رہتی ہے تو نیند بھی اچھے سے ہی آ جاتی ہے اور جو ہے خون کی گرزش بھی اسی سے ہوتی ہے یا بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ سکتا ہے جیسے کہ شوگر ہو گیا یا بی پی ہو گیا تو ان سے بہت سارے فائدے ہیں اس اس کے ساتھ ساتھ دماغ بھی تیز ہو جاتا ہے یا توجہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ہمارا یہ سب سے میرے سب سے سب سے بڑی بات ہے دیکھیے جو بھی ہماری غم یا پریشانیاں ہوتی ہیں آج کل کی زندگی میں تو میرے حساب سے وہ کوئی آج کل کی آج کل کے زمانے میں نہیں ہے جس کے پاس غم یا پریشانیاں نہیں ہیں تو ان کھیل کودوں کی وجہ سے وہ بھی سارا انسان بول جا دیتا ہے
ہاں آپ نے بہت ہی اچھا کہا تو اسی کے ساتھ ساتھ ب کیا ہمارے ملک میں کرکٹ بہت ہی مقبول گیم ہے لوگ کرکٹ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور کھیلتے ہیں تو اس کے علاوہ ہاکی فٹ بال والی بال اور بیڈمنٹن بھی اہم گیمز ہے ہمیں ہر قسم کے سپورٹس کو فروغ دینا چاہے اسکولس اور کالجز میں سپورٹس کمپٹیشن کہ مطلب کہ انتا امتحان ہونی چاہیے اس سے اسٹوڈینٹس کو اپنی مطلب کہ سہولتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے تو تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس بھی ضروری ہے کیونکہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند ذہن ہوتا ہے تو آج کل کے لوگ صرف پڑھائی یا موبائل پر توجہ دیتے ہیں اور سپورٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ آدھا دوسرا مطلب کہ دوسرات نہیں ہے تو روزانہ کچھ وقت سپورٹس اور ایکسرسائز کے لیے نکالنا چاہے اس سے صحت بھی اچھی رہے گی اور دماغ بھی تازہ رہے گا تو سپورٹس انسان میں برداشت اور مطلب کہ سپورٹس مین شپ پیدا کرتا ہے تو ایک اچھا کھلاڑی جیت جیت پر ملب کہ گور نہیں کرتا اور ہار پر مایوس نہیں ہوتا تو وہ ہمیشہ دوسروں کے مطلب کہ احترام کرتا ہے اور اچھے رویے کے ساتھ مطلب کہ مظاہر کرتا ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سپورٹس ہماری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ یہ ہمیںش مطلب کہ صحت خوشی ڈسپلین ٹیم ورک اور کانفیڈینس دیتے ہیں تو ہمیں روزانہ کسی نہ کسی سپورٹس میں حصہ لینا چاہے اور دوسروں کو بھی سپورٹس کی طرف راغب کرنا چاہیے ہے نا
جی بے شک ہاں میرے حساب سے تو دیکھیے اگر اس کے فائدے ہیں تو ساتھ ساتھ میں تھوڑے سے نقصانات بھی ہے جیسے کہ کھیلنے سے آج کل کو پت ہی ہوگا کہ کسی اعضا میں چور بھی لگ سکتی ہے یا زیادہ کھیلنے سے انسان تھکاوٹ کا شکار ہو سکتا ہے تو اس سے بھی تھوڑی بیمارییاں ہو سکتی ہے جیسے کہ ڈیہائیڈریشن ہو گئی یا ہیٹ اسٹروک ہو گئی یا غلط ٹیکنک آ سب تو اب اچھی کھیلنے والی نہیں ہے کسی کو تھوڑا آتا ہے تو کسی کو اچھا آتا ہے تو غلط کھیلنے کی وجہ سے تو وہ تو اپنے جسم کو نقصان بھی کرا سکتا ہے یا بہت ساروں کو پھر ایسا نشہ لگ جاتا ہے کہ دوائی کھائیں گے تو پھر ہمارا جو کھیل ہے یا کھیلنے کا انداز ہے وہ بہتر ہو جائے گا تو اس سے بھی مطلب دوائی لینے کا وہ غلط دوا لینے کی عادت ہو سکتی ہے یا پڑھائی میں کمی دیکھیے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس سارے بچے بس کھیل کود میں ملوث ہوتے ہیں تو پڑھائی کے ا خاطر وہ اتنا دھیان نہیں دے سکتے ہیں تو اس سے بھی وقت ان کا ضائع ہو رہا ہے تو ایگزام میں بھی بہت سارے مطلب فیل ہو رہے ہیں یا توج ان کا بھٹک رہا ہے کسی اور جگہ ہاں ہمیں چاہیے کہ انہیں سپورٹس کے مطلب اس
ہاں بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ
آ سے بھیات کر بہت اچھا لا اور بہت کچ سیکھنے کو ملا اللہ